ولکم السلام
بڑھیا سب خہری ہےت آپ بتائیں کیسے ہیں
سب خیریت ہے اور گھر پہ سب کیسے ہیں
ہاں سب بڑھیا ہے سب کے سب لگے ہوئے ہیں عید کی تیاری کرنے میں
ہاں یہ د آاننے والی ہے
ہوں عید آنے والی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب کے سب کوئی نہ کوئی شاپنگ کوئی آنا جانا گھومنا بچوں کی چھٹیاں سب کچھ ایک ساتھ ہی بڑھ گیا ہے
ہاں یہ سب بچوں کی چھٹیاں بھی چلتی ہیں
ہو رہی ہے اتنی گرمی میں کہیں باہر نکلا نہیں جا رہا آیا نہیں جا رہا گرمی بہت پڑ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ
بالکل بالکل گرمی تو بہت زیادہ ہو رکھی ہے بالکل اور ایسے میں نہ تو اپنے واہن سے جایا جا رہا ہے اور نہ ہی پبلکلی یوز کیا جا رہا ہے
آپ جی سب سے بڑی پریشانی بت کیا ہو گئی ہے اتنی گرمی ہوتی نہیں ہمارے جو ہمارا بھی بچپن کا ٹائم تھا ہمارے والدہان بھی بہت آتے ہیں ان کے بھی بچپن کا ٹائم تھا وہ لوگ پیدل بھی کتنی اتنی دور تک چلے چلے جاتے تھے ہمارے دادا کے پردادا پڑدادا کے پرڑدادا تب بھی اتنی گرمی نہیں ہوا کرتی تھی یہ نا ج ہم لوگ اپنا پبلک کی جگہ نا اپنا اپنا پرسنل ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایک ایک بندہ بیٹھتا اور اس کے اندر جاتا ہے تو اس سے جو ہےٹ ہیں اے سی چلتے ہیں ان کی گرمی جو ہے زیادہ پریشان کر دیتی ہے
بالکل بالکل پہلے لوگ کتنا کتنا دور تک ایک دم ایسے پیدل چل کے چلے جایا کرتے تھے آرام سے اور ان لوگ کو کوئی دقت بھی نہیں ہوتی تھی آج کے ٹائم میں کوئی پیدل اتنا چل ہی نہیں سکتا ہے
پیدل چلیں گے کہاں سے آج کل تو نارمل گھر میں اوپر سے نیچے سیڑھیاں چلنی ہو نا تو ہی حالت خراب ہو جاتی کیونکہ سارے دن اے سیوں میں بیٹھتے ہیں اے سی کی ہیٹ نکلتی ہے گرمی نکل رہی ہے لوگ یہ چیز بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم لووں کو نا پبلک ٹرانسپورٹ پورٹ اگر ہم یوز کرتے ہیں ایک بندہ نہیں سارے ہی لوگ مل کر کہ اگر ایک جگہ جانا ہے تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں جس میں سارے چلے جائیں کتنی چیزیں ہے میٹرو ہے گاڑیاں ہے بس ہے ٹرین ہے پر لوگ جو وہ دیک ات ایک تو تھوڑا یہ دکھاوا بھی بہت
بالکل بالکل یہ اب کیا ہو گیا ہے ایک تو شو آف زیادہ ہو گیا ہے مان لو جیسے ایک فیملی میں چار ممبر ہیں تو چاروں مم ہی اپنے ہی اپنے شو آف کے لیے الگ الگ ہی گاڑیاں لیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں ہے تو ہم ایک ہی یوز کر لیں
نہ نہ نہ یہ تو بھول ہی جاؤ بہن ت آج کل تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے گھر میں ٹو ویلر الگ تھری ویلر الگ فور ویلر لا الگ سر پ رکھنے کی جگہ نہیں سڑکوں پہ کڑے رہتے
بالکل بالکل سڑکوں پہ ہی کھڑے رہتے ہیں
سڑکوں پہ سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے ب بچے بےچارے کھینے کی جگہ نہیں رہی ہے ایک چیز سے ایک پریشانی تھوڑی نا ہے اگر سب اپنا اپنا فرض نے سمجھیں اس چیز کو کہ پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کہ کہ کے تھک گئی ہے کہ کہ کے تھک گئی ہے پیٹرول ب بچاؤ ایندھن بچاؤ پیسا بچے گا جہاں آپ اکیلے جاتے ہیں وہاں آپ کے ہزاروں کا پیٹرول لگتا ہے اور جہاں پہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کر کے استعمال کر کے چلے جائیں گے تو وہاں آپ کا سو روپئے میں کام ہو جائے گا
بالکل اور ابھی تو یہ اس یدھ کی وجہ سے گورنمنٹ نے بول رکھا ہے کہ نہ ہو سکے الیکٹرک چیزیں یوز کریں میٹرو یوز کریں پیٹرول والی چیز کو یوز نہ کریں تو اچھا رہے گا
ہوں یہ تو چیزیں دیکھو بہت ہمارا ہماری سرکار اوروں کی سرک یہ تو وشو کے لیے پورے دیش کے لیے اگر لوگ پردوشن کو بچانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں پیڑوں کو بچانا چاہ چاہتے ہیں تو ان کو ہر چیز میں سیفٹی کرنی پڑے گی گھومنے میں پھر میں آپ کہیں بھی جا رہے ہو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے دیکھا نہیں کہ کہیں بھی پہاڑوں پہ ذرا سی چھٹیاں پڑتی کسی بھی جگہ پہ بھیڑ لگ جاتی ہے رستے جام ہو جاتے ہیں لوگوں کا کیا ہے اپنے اپنا ٹرانسپورٹ اٹھاائے اور چل دیے اپنے اپنے اب دس لوگ سوچتے گاڑی خریدنا آسان ہے فورا اٹھاؤ اور بھاگ لو گاڑی تو خریدنی ہے کیا کرنا ہے گاڑی میں سامان ڈالو ارے اپ یہ بھی تو دیکھو کہ اپ چار پیٹرول لگ رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پورا رستہ جام
بالکل بالکل پبلک ٹرانسپورٹ دکھنے بھی بہت کم ہو گئے ہیں ورنہ پہلے کتنا بسیں وغیرہ کتنی روڈ پہ دکھتی تھی اور آج کل تو اپنی گاڑیاں وغیرہ ٹو ویلر وغیرہ ہی زیادہ دکھتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا کریز رہ ہی نہیں گیا ہے اب ورنہ پہلے کرز بھی ہوتا تھا کہ ارے چلو پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں گے یہ یہ چیزیں دیکھتے جائیں گے وہ چیزیں دیکھتے جائیں گے سب لوگ ساتھ میں جائیں گے پر اب وہ والی چیزیں رہ ہی نہیں رہی سب مطلب اپنا الگ الگ الگ الگ ہی وہی والا ہے بس
یہ تو ہے میں تو خود دیکھ رہی ہوں پہلے پتا کیا ہوتا تو آ پہلےا ہم اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے تو اس میں بیٹھتے تھے دس لوگوں سے ملتے تھے انجان لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی تھی اب لوگ نا اپنے میں ہی گس کے رہ گئے ہیں کوئی کسی سے بات نہیں چاہتا آس پڑوس میں کون رہتا ہے وہ اسے نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اور اگر پبلک ٹرانسپ سے جا رہے ہیں تو کانوں میں لگا لیں گے بس ہم تو میوزک سن رہے ہیں ارے دین دنیا میں آپ آئے ہو آپ اللہ کا شکر مناؤ آپ اللہ کی اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہو ان بندوں سے بات چیت کرو تبھی تو آپ آس پڑوس کا اپنے دین دنیا کا جانو گے اپنے ایک ٹائم کی ان لوگوں سے نماز ادا ہوتی نہیں ہے تم کیا دیش کے لیے کرو گے
بالکل بالکل بالکل
زیادہ آلسی ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے پوری دھرتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں پوری ایک جنریشن پوری پوری ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے اگر ہم کوئی بھی ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے صرف ہمیں نہیں ہوتا سب کو نقصان ہوتا ہے
لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا آج کل کوئی زیادہ اسی کو توجہ دیتے ہی نہیں ہے وہ صرف اپنا ہی اپنا اپنا اپنا مطلب اپنے میں ہی گھسے رہنا اپنا فائدہ اپنی چیزیں بس اور
یہ بات تو ہے انہیں بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں
نے زیادہ مگن رہتے ہیں آج بھائی ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں لوگ کو آج کل جیسے ایک دوسرے سے مطلب ختم سا ہی ہو گیا ہے
ہاں کوئی اس کیونکہ میں نے بتایا نا سب اپنے اپنے میں سب سوچ ہمارے پس سپریٹ چیز ہو ہماری یہ تو گورنمنٹ نے ایک چھٹا سا آشن دیا تھا کہ آپ ایک کار پول کرو اور کیا کہتے ہیں ایک جگہ دو تین جگہ جانا ہے تو سب اکٹھے ہو کے جاؤ تو پیسے بچتے ہیں آپ کے بھی پیسے بچتے ہیں آمدنییاں آپ کہ اتنی زیادہ نہیں ہے خرچے بہت زیادہ ہے خرچوں کو کم کرو لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نہ سمجھ کے کہتے ہیں ہم اکیلے رہیں گے جو خوش رہیں گے بلکہ یہ نہیں جانتے کہ اگر پیڑ کو بھی کیلا چھوڑ دیا جائے نا وہ بھی مر جاتا ہے پیڑ قلے بھی نہا کافی سارے پودے لگانے پڑتے ہیں اور گھاس لگانی پڑتی ہے جس کو دھ کے کہ وہ جیتا ہے اکیلا پیڑ بھی مر جاتا ہے تو ہم تو انسان ہے خدا کے بس بیٹھ بندے ہیں ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا
بالکل بالکل کیا کرے لوگوں کا ا اب ہم لوگ تم لوگ تھوڑے قدم اٹھائے اب ہم لوگ تم لوگ کو اٹھانے سے کیا ہی ہوگا تھوڑے اور لوگ مل کے تھوڑا سپورٹ کرے تو یہ ساری چیزیں ان لوگ اس چیز کا مدا بنا کہ بولے پ جائے لیکن لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ آج کل کرتے ہی کہاں ہے
میں آپ کو ایک بار کی بات بتاتی ہوں ابھی جی میرے والدہ ہیں اور ان کے بھی والدین وہ ان کے بھی ابو نے کبھی زندگی میں کوئی ٹرانسپورٹ خریدا ہی نہیں مطلب کچھ بھی ان کے پاس کوئی ٹو ویلر کوئی سائیکل کچھ بھی نہیں تھی ہمارے دادا جان
تو
وہ ہر جگہ پیدل جاتے تھے اور وہ رشتے کرایا کرتے تھے شادیوں کے وہ رشتے کراتے تھے بچولیا تھے وہ تو جو جیسے لڑکی تو لڑکے والے کے گھر بھی جانا ہے اور گھر کوئی یہاں نہیں ہوتے تھے تو گھر تو بہت دور دور ہوتے تھے
ہاں ہاں
بس اسٹاپ بھی کتنی دور دور ہوتے تھ تو وہ اپنے ہمارے گھر سے سر پہ اپنے پگڑی باندھی اور گھر سے پیدل چلے اپنے پیر میں وہ جوتیاں ڈالی بس اسٹاپ تک پیدل جاتے تھے اور کہاں سے کہاں مطلب اپنی ہمارے شہر سے دوسرے شہر کے کونے تک جاتے تھے بس میں بیٹھے دوسری بس پدلی وہاں تک چلے گئے پھر وہاں سے بس اسٹاپ سے اتر کے پھر پیدل ان کے گھر تک گئے بات چیت کری ایسے کر کے ان کے روز کے چکر لگتے تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی بنا م مطلب اپنا ٹرانسپورٹ خریدے نکال دی ہم بلکہ کہتے تھے اس سمے پہ کہ آپ لوگ مطلب ہمارے ہمارے ابو بتاتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے تھے سائیکل خرید لو کہ سائیکل سے چلے جایا کرو تھوڑا بہت دور جو جانا ہے وہ کہتے تھے نہیں اور مرتے دم تک ان کا شریر اچھا چلتا رہا ہاتھ پیر اچھا اچھے چلتے رہے ان کے بہت اچھے مطلب ان کا شریر چلا اور یہی حال ہمارے بھکا ہے انہوں نے آج تک کوئی اپنے زندگی میں کوئی انہوں نے ویکل نہیں خریدا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں خریدا وہ بھی پیدل ہی جاتے ہیں کہتے کہیں جانا ہے تو بس سے چلے گے کہیں جانا ہے ٹرین سے چلے جائیں گے ہم نے کہا کہ ذرا گھومنے کے لیے چلتے ہیں کہہ رہے کوئی نہیں ٹرین میں بیٹھ جائیں گے میں نے کہا ٹرین میں اب ایسا لگتا ہے کہہ رہے ایسی سوچ کی وجہ سے تو تم لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو
بالکل بالکل اسی لیے ان لوگ کا شریر آج بھی مضبوط ہے کیونکہ لوگ نے چلا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ کافی دور تک آدمی پیدل چل سکتے ہم لوگ نہیں چل سکتے بلکہ نی اگوں پر بھی پیدل تھوڑی دور تک بھی نہیں چلا جاتا ہم لوگ مارکیٹ تک جاتے ہیں ہم اگر تھوڑی ہی دور ہے پانچ منٹ بھی دور ہے تو یار آٹو کر لو
ہاں نہیں سچائی ہے ہم سے چلا ہی نہیں جا رہا بالکل نہیں چلا جا رہا
جتنی فیسلٹی ہیں اب یہ ہو گیا نا ہم لوگ کے پاس ساری فیسلٹی ہیں ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگ اتنے ہی پریشان ہیں
ہاں مت دی پریشان ہے
ہاں جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لوگ اتنے ہی خوش تھے بتاؤ ان لوگ کے پس نہ الیکٹرسٹی نہ کوئی ٹرانسپورٹ نہ کوئی اتنی ساری فیسلٹی اور آج ہمیں دیکھ لو پبلک ٹرانس پٹ تو ہے ہی ہے اپنے پرائیوٹ تنے ہیں ال
وہ بیل گاڑیوں میں چلے جاتے تھے رکشوں میں بیل گاڑیاں تھیں گھوڑا گاڑی اس سے کتنے کتنے دن کا سفر کر لیتے تھے ہماری ہماری امی جان کی خالہ بتاتی تھھی کہ ہماری تو جو بارات آئی تھی ڈولی کہہ رہی میں تو اپنی بیل گاڑی میں بیٹھھی آئی تھی ہماری تو امی نے ہمیں دو بھینسیں دی تھی ان بھینسوں کے ساتھ آئے تھے ہم تو اسی میں بیٹھ کر پیچھے گاڑی وہ نہ لگا رکھی تھی میں نے کہا و یہ بڑھیا تھا نہ تمہا ادھ لگا نہ تمہاری چورنی لگی میں نے کہا آج کل ہم نے جتنی فیسلٹی اتنی ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے نہیں میں تو کوشش یہی کروں گی اب اپنا شریر استعمال کر ٹرانسپورٹ کا کم سے کم استعمال کریں
بالکل بالکل چلیے تو پھر ہاں پھر بات کرتے ہیں چل
یہ شباخرات خدا حافظ